ہیلو ٹھیک
شکر اللہ کا ا پ سناؤ آپ ٹھیک ہو
ہاں میں بھی ٹھیک ہوں کیا کر رہی ہو
کچھ نہیں بس میں کر رہی تھی پریس کپڑوں کو
اچھا
ہاں اب آپ کا کال آیا تو اندر کپڑے لے کے اندر چلی گئی
اچھا ٹھیک اچھی بات ہے مجھے باڈی پین بہت زیادہ ہے وہ مجے اوپر سے نیچے تک جیسے پیروں میں ہاتھوں میں شولڈرز میں لیگ میں سب میں پین ہے
ارے مجھے دانت میں درد ہے
آپ نے کیا کیا دانت کا اب
ابھی ایسے ہی ہے لیکن مجھے بہت زیادہ درد ہے بہت نا بہت مطلب انبیئریبل
انبیریبل تو پھر کھانی تھی نا کچھ دوائی وغیرہ
دوائی میں نے ابھی اس میں مطلب وہ ڈالنے کی دوائی اس میں ڈالی
ہاں
اس سے میرے منہ کا ٹیسٹ عجیب ہو گیا ہے اور پورے ارد گرد جیسے وہ مر چی ہے لیکن دانت کا اثر کچھ نہیں ہوا
پتا نہیں آپ کو کیا ہو گیا مجھے بھی نا میں بول رہی ہوں نا آپ کو میں مجھے لیگز میں تھائز میں ا بازو میں کمر میں سب جگہ درد ہے پیروں میں سوجن جیسی ہو رہی ہے
وہ پیروں میں بندھن ہے
ہاں ہاں پیروں میں بندہن ہے اب کس کے ساتھ کر رہی تھی اس سے پہلے بات
دی دیدی دیدی دیدی دی دھرانی
اچھا ٹھیک
نم
ہاں مطلب اب کی چھوٹی والی نند بھی کر دی ہے خالی بڑی والی
چھوٹی والی ابھی نہیں کرتی ہے لیکن اب ہمیں دیکھ دیکھ کے شاید کہہ رہی ہے کہ میں بھی کروں
اچھا چھوٹی والی
ہوں
ی چھو وہ مطلب کیا بولتے ہیں اس کو آفس بھی جاتی ہے اور یہ بھی کرتی ہے
ابھی نہیں کرتی ہے کہہ رہی ہے کہ کروں گی
چھوٹی والی
ہوں
بڑی والی کرتی ہے
ہاں ہاں
اچھا وہ سسرال میں بھی کرتی ہے
نہیں اس نے میں جب یہاں آئی اب اس نے اسٹارٹ کیا وہ نہیں کرتی تھی دیکھو بڑی کی ٹائمنگ وہ کال کر رہی ہے
ٹھیک میں بھی پتا آپ کو میں کچن میں بیٹھی تھی مجھے نیند چڑھی تھی اب آپ کی کال آئی ت میں جاؤ گ میں نے سوچ چلو آپ سی بات کیا جو تھا آپ نے جو بولا میں بات کر رہی ہوں
اچھا
ہاں اور باقی بتاؤ آپ وہ باقی گھر والے کدھر ہے
وہ ہے ا وہ جو میری نند کا بیٹا ہے نا
ے اں
سب کو لڑائی لگائی کہ مجھے پارک میں لے جاؤ پارک میں لے جاؤ
نہ اں
وہ تو وہ پھر ا اس کا نانی اور نانو گئے اسی کو لے کے کے
چلڈرنس پارک
پتا نہیں کہاں لیا ہوگا تو لیکن گئے ہیں کہیں
اچھا ٹھیک اچھی بات ہے اور باقی بتاؤ کچھ کھا مجھے بتاؤ اپ کیا بالوں میں لگاتی ہو
کیا لگانا ہوتا ہے
مطلب کوئی تیل شیمپو سب کیا یوز کرتے ہو
کچھ بھی نہیں
شیمپو نہیں بدلا کوئی
سانس لے
اور یہ ایل
کچھ بھی نہیں
میرے بال پتا کنے مجھے اگے سے لگتا ہے جیسے میرے بال ہی ختم ہو گئے جیسے میں گنجی ہو رہی ہوں دن با دن
ائی ائی ہیٹ ائی ائی ہیٹ ائی ہیٹ
میں اتنی مجھے میرے بال اتنے رف اینڈ ٹف ہو گئے ہیں اب پوچھو ہی مت
سرے پرابلم پتا ہے میری نند کی نا کل کچھ دوائی پہنچی ٹرایا کی
اچھا ٹرایا کی
ہاں وہ پہنچی ان کو کل چار چار ہزار کی کچھ لیکن کچھ بھی نہیں لگانا جب میرے حساب سے کچھ بھی نہیں لگانا چاہیے مطلب کچھ بھی نہ تھنگ الس
اور بھ چہرے پہ کیا لگاتے ہو
کچھ بھی نہیں
میرے چہرے پہ مطلب مجھے لگ رہا ہے کہ وہ نزلہ نکل رہا ہے
کیا نکل رہا ہے
بزے جس کو بولتے ہیں نا کشمیری میں
ہمم ہمم
وہی لگ رہا ہے کہ مجھے تھوڑے بہت داغ ہونے لگے
ہم آپ کو پتا ہے میری بیٹی کو بھی کیا ہوا ہے چہرے کو وہ کیلشیم کی کمی ہو گئی ہے
اچھا
تو پورے چہرے پہ وہ وائٹ وائٹ کلر کے کچھ اسپاٹس جیسے ہیں
ایےہاے مجھے پتا نہیں اور اس ٹائم اتا ہے نا سویٹ زیادہ مجھے اتنے وہ چھوٹے چھوٹے چھوٹے چھوٹے دانے نکلے ہیں فیس پہ اور ماما بول ری جی کیا اپ کو یہی مطلب داغ نکلے ہیں جیسے فیس پہ مجھے ٹینشن ہو گئے
ہمم
اچ پریشانی اور کیا یہاں سے میں یہاں سے کیا بولتے ہیں اس کو مجھے اتنی گروتھ ہے فیس پہ میں نے بول تھا ماما کو میں کروں گی مطلب ویکس یا کچھ لیکن وہ مانتی نہیں بولتی پھر زیادہ تی ہے وہ سب کر
تو کیوں ہے لیکن گروتھ وہ تو پی سی او ڈی وغیرہ سے ہوتی ہے
مجھے ہے نا پی سی او ڈی
جی کتنا ہے
مجھے دو سسٹرز ہیں ایک ہے الیون پوائنٹ کیا تھا اور دوسری ہے فورٹین ایم ایم
نہیں سسیا پالکل
نہ سسٹرز
آے ہاے ہاے ہاے
اوکے دونوں اور ایز پہ مجھے سسٹرز ہیں
آپ کو پی سی او ڈی ہے یا سسٹ ہے یہ مجھے بتاؤ
مجھے پی سی او ڈی بھی ہے اور سسٹ بھی ہے
پی سی او ڈی کتنا ہے
وہ پتا نہیں کتنا ہی کیا ہے
یہ جو آپ کہہ رہی ہو نا الیون ایم ایم اور فورٹین ایم ایم یہ تو پی سی او ڈی ہے یہ سسٹ کا نہیں ہوگا پاگل لڑکی
نہیں اس پہ لکھا ہے نا جو میری وہ ہے نا کیا بولتے ہیں اس کو یو ایس جی رپورٹ اس پے لکھا ہے کہ بہت اوورز کنٹیننگ سسٹ اتنا اتنا
بوت اوری کنٹینو اتنا اتنا سسٹم وہ ہوگا لیکن وہ والیوم لکھا ہوگا اس کا سسٹ کہاں اتنی ہوگی کیا ہوا
سچ میں اس نے لکھا تھا کہ سسٹ ہے
آپ کہ سکتے ہیں
پتاہ نہیں میں پہلے بہت ایک منٹ مجھے آپ کے بھائی نے ڈالے پانچ ہزار آپ مجھے کچھ واپس ڈالیں ہے پانچ ہزار مجھے میسج کر رہا ہے بھائی اس پے پانچ ہزار ڈالو
اس نے کیوں ڈالے آپ کو
پتہ نہیں کسی اور کو ڈالنے ہے کچھ فرحان مہران بھائی مجھے کرا ہے میسج کو ڈالو آپ کے بھائی نے ڈالے آپ کسی فرحان کو ڈالنے ہیں
وہی اس کو میں نے ڈالے میرے بھائی کو میں نے ڈالے
اب آپ بھائی نے مجھے ڈالے اب میرا بھائی مجھے میسج کر رہا ہے کہ اس نمبر پہ فائیو تھاؤزینڈ ڈالو
اچھا ٹھیک ٹھیک
اس کو میں نے بولا اس کو کس لیے ہے ضورت اس نے وہاں سے بولا کہ اس کو کچھ انشورنس کا ہے
اور بولو ہاں ہاں میں نے کہا اور بولو
بس دعا
ہنس بھی رہا تھا
ہاں بولو
ہاں بولو میری بیٹی اٹھ گئی پتا نہیں یہ رو رہی ہے
ہاں یہ کب آئی واپس
یہ آئی تھی جب میں پریس کر رہی تھی میرے چاچو گیا تھا آج وہاں اور پھوپھی گئی تھی ان کے ساتھ ہی آئی ہے یہ واپس امی کیوں رو رہی ہے کیا ہوا کیا ہوا مما کیا دے دوں کیا کیا یہ
میں نے بولا یہ سپنا دیکھ رہی ہے
جی یہ دے دو مطلب اس کو اس کو پکڑ کے ہے وہ ہے یہ دیدو مطلب میں کیسے دوں
کیا
تچ سچ
اچھا ٹھیک
پتا نہیں اب رو رہی ہیں کیا چاہئے مما کیا دے دو کیا
یہ بچاری نیند میں ہے
پتہ نہیں کیا مانگے گے ہمیں سمجھ نہیں کیا دے دو کیا دے دوں کوکا جی ٹھیک ہے وہ لاؤ ادھر فون وہ ہے فون وہ ہے فون اٹھو اٹھو اس کو فون چاہیے فون چاہیے فون
اچھا فون چاہیے
نے لو یہ لو یہ لو میری جان یہ لو وہ وہ لیا نہ میرا فون ان لوگوں نے پاگل لوگوں نے وہ د یتے ہی نہیں ہے پتا نہیں میں نے کہا میری بھائیوں نے وہ فون لیا نہ میرا
ہاں
وہ دیتے ہی نہیں ہے
ہاے میں بھی سوچ رہی تھی کہ میں فون ایک لاؤ تین چار ہزار کا یہ نہ سیکنڈ ہینڈ لیکن ابھی بہت سختی ہے کیونکہ اور میں بول رہی تھی میں سیم ایک بھی اور نکالوں
ہاں ہاں اچھی بات ہے
کیونکہ یار اگر مطلب یہ کنٹینیو رہا تو کیا بولتے ہیں اسکو پھر ضروری ہے
ہاں یہ تو رو رہی ہے پتا ہے کل بھی یہ کب سوئی مجھے لگتا ہے یہ آج بھی رات کے لیے اٹھ گئی میں پاگل ہو گئی قسم سے مجھے پتا ہی نہیں
کے لیے اس لیے میں بولتی آپ اس کو سلاتی ہوں نہ دن میں پھر اس لیے کو
پتا نہیں اب رو رہی ہے رو رہی ہے پتا نہیں کیا کرنا ہے
اس کو اصل میں نیند
پہلے میں دیکھوں گی کچھ تو کر رہی ہے پتا نہیں اس کو کیا ہوا بیٹھو بیٹھو نچے بیٹھو نچے کرو میری جان کرو ہم جاے گے بازار بازار جائیں گے بازار
چلو میں آپ کو کرتی ہوں ابھی فون ٹھیک ہے
ہاں ٹھیک ہے تھوڑا سا رک جانا ٹھیک ہے
اوکے اوکے
میں پہلے اس کی پرابلم پرابلم کرتی ہوں
ٹھیک ہے ٹھیک اوکے اللہ حافظ